ہاں آواز آرہی ہے میری
ہاں جی ہاں جی آ رہی ہے
اوکے
ہن کیسے ہو آج آفس سے اتنی جلدی کال کیسے کر لی
بس آج آفس میں سب لوگ سے پارٹی کی ہی بات کر رہے تھے تو سوچا تم سے بھی ڈسکس کر لوں
ہاں ویسے تو مجھے بھی ایچ ار کا میل آیا تھا میں نے ابھی چیک کیا ہے فرائیڈے کو آفس پارٹی ہے نہ
ہاں تھیم بھی اننس ہو گئی ہے سب کو اسمارٹ کیزلس میں آنا ہے
گریٹ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا پہنوں
میرے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے واڈرو کھولتی ہوں تو لگتا ہے پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے
سیم یہ پروگرام تو ہر لڑکی کی ہوتی ہے
اور سناؤ اور سنا ہے گیمس ڈانس اور اوارڈ بھی ہوں گے
اچھا پھر تو کافی مزہ آئے گا مجھے پتا نہیں تھا ان چیزوں کے بارے میں لاسٹ پارٹی میں تو کیکہ میں ڈانس ہی نہیں کر پائی تھی
ہاں ا اس بار کوئی بہانا نہیں چلے گا ہم دونوں ساتھ ڈانس کریں گے
ہاں ہاں بالکل پکا اور بتاؤ ساری فوٹو میں کہہ رہی ہوں اور فوٹوز بھی کلک کریں گے کافی ساری
ہاں پارٹی کے بعد ایک گروپ سیلفی تو بنتی ہے
ہاں تو پھر کل لنچ بریک کے بعد ملتے ہیں اور پھر پارٹی کی پوری پلاننگ کریں گے ایک ساتھ بیٹھ کے
ڈن مجھے بھی بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے ویسے لنچ ہو گیا تمہارا کیا لنچ بریک ہو گیا ہیلو ہیلو ہیلو
ہیلو
ہاں ویسے لنچ بریک ہو گیا کیا
وہ تھوڑا سا نا وائس دیس کنیکٹ ہو گئی تھی ہاں ابھی بس چل رہا ہے کیفیٹیریا میں ہو تم بتاؤ
ا کچھ نہیں میں بھی آ رہی ہوں وییسے پارٹی کے لیے ڈریس فائنل ہوئی کیا
ہاں میرے پاس ایک ڈریس ہے تو نیوی بلو کلر کی ڈریس ہے تو سوچ رہی ہوں بی پہن لو سم پل اور ایلیگینٹ ہو جائے گا کچھ
نیس میں تو پسٹل پنک آؤٹ فٹ پہنوں گی کمفرٹیبل بھی رہے گا
اچھا پرفیکٹ میچنگ ہے پھر تو اور ساتھ کے ساتھ اس میں کہتی ہوں مم کے ایئر رنگس بھی پہن لینا پرفیکٹ کمبینیشن ہو جائے گا
بالکل ویسے سنا ہے پارٹی میں لائیو میوزک بھی ہوگا
ہاں سنا تو میں نے بھی ہے کہ ایک ڈی جے بھی آ رہا ہے تو سبھی لوگ کافی ایکسائٹ سننے کے بعد
ہوں تو تو اس بار تو ڈانس فلور بالکل فل رہے گا
ہاں بالکل ڈی جے کو دیکھنے کے بعد کون اپنے آپ کو روک سکتا ہے اور ہم تو سب سے پہلے ہی ڈانس شروع کر دیں گے
ہاں ڈیل ویسے اوارڈ کس کیٹیگری کے ہوں گے
اوارڈ میرے اکارڈنگ تو ہماری ٹیم کو ہی اوارڈ ملے گا لائک کچھ بیسٹ پرفارمنس کے اوارڈ ہوں گے بیسٹ ٹیم پلیئرس کے اوارڈ ہوں گے یا پھر کچھ فن اوارڈ بھی ہو سکتے ہیں
اوکے تو ہو سکتا ہے ہماری ٹیم کو بھی کوئی اوارڈ ملے
بالکل ملنا تو چاہیے اس سال سب نے بہت محنت کی ہے
ہاں پارٹی میں سب اسٹریس بھی تھوڑا کم ہو جاتا ہے نا
ہاں بالکل آفس کے باہر سب کے ساتھ انجوائے کرنےیا تھوڑا الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے
ہاں اچھا گھر پہنچ گئے کیا
ہاں بس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہو تم بتاؤ
ا میں بھی آ گئی ہوں آج پورا دن آفس میں پارٹی کی ہی ایکسائٹمنٹ تھی
میرے یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی تھا سب لوگ اپنے آؤٹ فٹس کو لے کر اپنے پلانس ڈسکس کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ
ہاں اور کچھ لوگ یہ بھی بول رہے تھے کہ اس بار ڈانس پرفارمنس بھی زبردست ہوگی
میں نے بھی سنا ہے مارکیٹنگ ٹیم نے تھوڑا کچھ اسپیشل پرفارمنس پپیئر کیے آئی ڈونٹ نو وہے
آ پھر تو دیکھنے میں بہت مزہ آئے گا اگر ایسا ہے تو
ہاں بالکل اور ہماری ٹیم نے بھی ویسے کچھ ڈیسائڈ کیا ہے کہ سب ایک ساتھ مل کر اینٹری کریں گے
نائز آئیڈیا گروپ اینٹری سے فوٹو بھی اچھی آتی ہے
ہاں اسی لیے اور میں نے فون بھی فلی چارج کر کے ہی رکھا ہے بہت ساری پکچرس اور ویڈیوز بھی تو لینی ہے
ہاں میں بھی لاسٹ ٹائم اسٹوریج فل ہو گئی تھی
سیریسلی اس بار پہلے ہی اسپیس خالی کر لینا
ہاں اور ویسے پارٹی کے بعد ڈنر بھی ہوگا کیا
ہاں اف کورس ڈنر تو ہوگا پرفیکٹ ہے سب نے بولا ہے کہ فوڈ بھی بہت اچھا ہوگا
اوکے پھر تو پارٹی اور ڈنر دونوں کا فل انجوائے کریں گے
ہاں بالکل اتنا بزی شیڈیول کے بعد ایسی ایوننگ تو سب کو فریش فیل کرواتی ہے
صحیح کہا چلو پھر کل ملتے ہیں اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گی
ہاں بالکل کل آفس کی پارٹی ہے ایکسائٹمنٹ بھی بہت ہے
بہت زیادہ میں تو ابھی سے سب چیزیں ریڈی کر رہی ہوں
سیم یار آؤٹ فٹ میں نے بھی اپنی آؤٹ فٹ آؤٹ فٹ پریس کر لی ہے میچنگ کی ہیلز بھی نکال لی میچنگ کی جیلریز بھی نکال لی
گریٹ میں تو ایسیسریز اور ہینڈ بیگ بھی سیٹ کر چکی ہوں
ویسے کل آفس سے سیدھا برانڈ نیو چلیں گے نا
ہاں سب لوگ چھ بجے ریسپشن پر ملنے والے ہیں
ہاں ٹھیک ہے ڈن میں
ہاں اور پلیز لیٹ ما تھوڑا ورنہ گروپ انینٹری مس ہو جائے گی
ڈونٹ وری اس بار میں ٹائم پہ ہی آؤں گی
ہاں اور میں تمہاری یہ بات نوٹ کر رہی ہوں
اچھا سنو کل ڈانس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا
بالکل نہیں پہلا سانگ بجتے ہی ہم ڈانس فلور پر ہوں گے
یس اور فوٹوز بھی اتنی ساری لیں گے کہ پورا البم بن جائے گا ایک بنانا چاہیں گے تو
ہاں گروپ سیلفیز فنی پوزز اینڈ کنڈیڈ پکچر سب لیں گے
مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ آفس پارٹی کچھ زیادہ اسپیشل یادگار ہونے والے
مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کام کے بیچ ایسے مومنٹ ہی ہوں تو سب کو اور کلوز لے جاتے ہیں
بالکل چلو تو پھر کل ملتے ہیں فل انرجی کے ساتھ
ہاں بالکل ا پارٹی ختم ہو گئی ہے گھر پہنچ گئی کیا
ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پہنچی ہوں ویسے یار آج بہت مزہ آیا پارٹی میں
بالکل اتنی اچھی پارٹی کی مجھے ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ ایسا ہوگا
سب سے پہلے جو ویلکم ہوا نا وہ بہت کلاسی تھا
ہاں اور وینیو کی ڈیکوریشن بھی بہت سندر لگ رہی تھی
ہاں ڈی جے نے بھی ایک سے بڑھ کر ایک سانگ بجایا ڈانس کرتے کرتے تھک گئےمیں تو اج
اور تم تو ڈانس فلور سے اتر ہی نہیں رہی تھی
من ہی نہیں کر رہا تھا اور ساتھ میں ہم دونوں ایک ساتھ ڈانس کر رہے تھے تو پھر ڈانس بیچ میں روکنے کا بھی من نہیں کر رہا تھا
سچ میں اور ہماری ٹیم کی گروپ فوٹوز کتنی اچھی آئیں گی آئی ہیں
ہاں میں نے بھی سب کی فوٹوز دیکھی ہے کل سب کو سینڈ کروں گی
ہاں ڈنر بھی بہت ٹیسٹی تھا مجھے ڈیزرٹ سب سے زیادہ پسند آیا
سیم میں نے تو دو بار آئس کریم لی تھی
ہمم اچھا کیا ویسے بیسٹ ٹیم اوارڈ ملنا بھی بہت اسپیشل مومنٹ تھا
بالکل اوارڈ تو ملتا ہے سب نے اتنی زور سے کلاپ کیا بہت اچھا فیل ہوا
ھمم چلو پھر ٹھیک ہے
اوکے ریسٹ کرتے ہے پھر
ہمم بائے
اوکے بائے